السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ
بیٹتی جناب آپ کی امی ابو جان خیریت ہے جناب
ہاں بھائی جان میرے ابی ابو بھی خیریت سے ہیں تو آپ کے اممی ابو خیریت سے ہے
خیریت ہیں جناب
تو بھائی جان اپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں جناب کھا لیا آپ نے کھا لیا نا جناب
ہاں بھائی جناب میں نے بھی کھا لیا تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا کہ آج مطلب کہ آج کی جنریشن بہت کم سوتی ہے مطلب کہ ان کو نیند کا کوئی خیال ہی نہیں ہے چلیے آج اسی پہ بات کرتے ہیں ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہاں جناب
تو بھائی جان نیند اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے جس طرح ہمیں کھانا پینا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہمیں روزانہ اچھی اور پوری نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان ٹھیک طرح سے نیند نہ کرے تو اس کا جسم اور دماغ دونوں کمزور ہونے لگتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے تو آج کل کی زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے بہت سے لوگ رات د تک موبائل چلاتے رہتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں یا بے وجہ جاگتے رہتے ہیں کچھ لوگ مطلب کہ پڑھائی یا کام کی کام کو چھوڑ کر موبائل فون کا یوز کرتے رہتے ہیں پوری رات بھر یا سوتے ہی نہیں رہ سوتے ہی نہیں ہے فون کا یوز کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اس کا مطلب کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلے دن انہیں تھکان سستی اور بےچینی محسوس ہوتی ہے تو آپ کیا کہنا ہے بھائی جان اس پہ
بھائی جان آپ سے بول رہے ہو اور آپ بتاؤ نیند کے بارے میں بھائی جان وہ بھی دی بھائی وہ بھی صحیح ہے کہ آپ جناب جو انسان نیند نیند نہیں لے گا اور جو انسان جاگتا رہے گا اس کو بھی کئی پریشانی ہو گئی جیسے آنکھوں میں کمزوری ہونا جناب سوئیں گی نہیں تو کمزوری تو آئے گی نا جناب آنکھیں کئی طرح آنکھوں کی روشنی کم ہونا جناب ہے نا اس میں کئی ایسے کئی کو کہ ہے نا
ہاں بھائی جان
اور ہمیں اس سے بیماری تو ہوئے جیسے بخار آ جانا اب سارے دن سو گی نہیں کچھ کرتے رہو گی تو پریشانی تو ہوگی جناب
ہاں بھائی چا
اور اور ہماری تھکان بھی دور نہیں ہوگی جناب ہمیں بورنگ وورنگ محسوس ہوگا اور کہیں پہ سے اب آپ سو نیند آپ سوو مت تے نہ جناب
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ نیند ہمارے دماغ کو بھی آرام دیتی ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ پورا دن کی معلومات کو بہتر طریقے سے یاد رکھتا ہے اس وجہ سے جو طلبہ پوری نیند لیتے ہیں وہ اکثر مطلب کہ ڈرس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور امتحان میں بھی پھر نمبرات اچھے آتے ہیں اور وہ اچھا پردرشن وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں اس لیے صرف محنت نہیں بلکہ پوری نیند بھی کامیابی کا ایک ضروری حصہ ہے نیند ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے تو سونے کو دوبارہ ہمارے اضا کو آرام ملتا ہے اور جسم دوبارہ ہاں بھائی جان آپ بھی بولیے جسم کو ہم مطلب کہ دوبارہ طاقت مل جاتی ہے تو
جناب جناب بول رہے ہو نا کہ بچوں کے لیے ایسے آپ سوں گائ تو صبح پڑو پاں گے ہے نا جناب اس سے آپ بچ اور بچہ جو سوئے گا نہیں وہ سارے دن جاگتا رہے گا تو اس سے پریشانی وہ اپنا اسکول ہوم ورک کیسے کر پائے گا جناب اور اس کو اسکول میں جا کے نیند آئے گی ہے نا جناب
ہاں بائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
صحیح سے پڑھ نہیں پائے گا جناب اس انھیں نیند آئے گی ن تو کہاں سے پڑے گا جناب اسکول میں اور جو ن نیند ہے نا جناب وہ بھی وہ بھی وہ بھی ایک طرح لمیٹ تے ہے نا جناب آپ یہ نہیں یہ نہیں کیسے سارے جنے سوتی رہو سوتی رہو کہ نیند کی نیند آئے نیند آئے ایسا نہیں اس کی بھی لمٹ ہو گئے چھی گھنٹے ہمیں سونا چاہیے نارملی ہے نا جناب اور ہمیں ج اور ہمیں جاگنے کا بھی ٹائم ہو نا ہمارا کتنے ٹائم ہمیں یہ کرنا چاہیے ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ ہر دن نہیں ہر سمے نہیں یہ کی سنتے رہو سوتے رہو س سونے سے کچھ نہیں ہو جناب
ہاں بھای جان اگر نیند پوری نہ ہو تو انسان جلدی تھک جاتا ہے بھای جان تو اس کا مطلب کہ مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے اچھا نیند ہماری صحت کو بہتر بناتی ہے جو لوگ روزانہ وقت پر سوتے اور وقت پر اٹھتے ہیں وہ زیادہ مطلب کہ تندرستی رہتی ہیں آپ کو تو پتا ہی ہوگا ان کو سوچ ان کی سوچ بہتر ہوتی ہے ان کا مطلب کہ حوصلہ مضبوط رہتا ہے اور وہ اپنا ہر کام دل لگا کر کرتے ہیں بچوں اور نوجوانوں کے لیے نیند اور بھی زیادہ از ضروری ہوتی ہے مطلب کے اس عمر میں جسم تیز رفتار سے ٹاکر مطلب لے کہر کر ترقی کرتا ہے اگر اس دوران نیند پوری نہ ہو تو مطلب کہ پڑھائی صحت اور مطلب کہ روزمرہ کی زندگی پر برا اثر پڑ سکتا تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ
جناب وہ بھی اپ نے سے بولا اب انسان جو کچھ کام نہیں کرے گا سارے دن سوتا رہے گا تو اس کو بھی کئی طرح کی ہانی ہوئی نہیں اور جناب میں بتاؤں کیسے ہو اپ کہیں سے کام کر کے آؤ نا روزگار کر کے آؤ تو تو آپ ذرا سو مت ہیں نا جناب تو پتا کیسا کیسا پتا کیسا ہوگا آپ سوگے نہیں تو آپ بیمار پڑ جاوگے نہ جناب اب آرام نہیں کرو گے آرام نہیں کرو گے تو بیمار تو پڑو گی جناب آپ آٹ آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہو اور در رات کو سو نہیں رہی ہو تو صبح آپ کو بیمار پڑنا پڑے گا اور اس سے ہوتا کیا پھر آپ بیمار پڑو گے تو آپ پیسے لگاؤ گے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا اور کچھ بھی ہے ہے جناب اور جو انسان آرام کرے گا تو کو تکلیف میں تکلیف ہی محسوس ہوگی اور آنند آئے گا اس کو نیند کے اپنی رات دور کرنے کے جو کام جو کام کر کے آیا نا روزگار کا اس کو اپنی ہرا دور کر پائے گا
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی اسی کے ساتھ ساتھ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھی نیند حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں روز ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھنا چاہے سونے سے پہلے موبائل اور دوسری اسکرین کا کم استعمال کرنا چاہیے رات کو ہلکا کھانا کھانا چاہے اور سونے سے پہلے دماغ کو پر سکون رکھنا چاہیے اگر ہم یہ عادتیں اپنا لیں تو ہمیں اچھی اور گہری نیند مل سکتی ہے نیند کی کمی کہ بہت سے نقصانات ہیں انسان ہر وقت سست رہتا ہے کم کام میں دل نہیں لگتا مطلب کہ اس سے اور بھی ہو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے یاداشت کمزور ہونے لگتی ہے اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے کبھی کبھی نیند کی کمی کی وجہ سے مطلب کہ غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ حد سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ بتائیے کچھ پھر میں بھی بتاتا ہوں
جناب آپ صحیح بول رہے ہو پتا نہیں نیند کا ہمیں ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ اتنی ٹائم ہمیں سونا چاہیے اور اتنی ٹائم ہمیں جاگنا چاہیے اور اتنی ٹائم ہمیں کام کرنا چاہیے اور کھانا بھی کھانا چاہیے اس کے ساتھ ہمیں کچھ ان کار بھی کرنے چاہیے ہے نا جناب کہ یہ نہیں آپ بارا گھنٹے چو چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹے سو رہی ہو بارہ گھنٹے اور کچھ کر رہی ہو اتنا نہیں ہمیں ہماری نیند کا ٹائم کتنا ہوتا جانا پتا ہے آپ کو
ہاں بھائی جان
جی ہمیں نارملی ڈاکٹر بتاتا کتنے چھ گھنٹے سونا چاہیے حالانکہ شریر کو جو سوستھ رکھتا تھا چھ گھنٹے اور اس اور بہت پتا ہے ہمیں سوستھ شریر کو سوستھ کرنے کے لیے اب جاگنے کی ذد آگںی تو اس کے ساتھ ہوئے ہمیں صبح صبح ٹھنڈا ٹھنڈا گنگنا پانی پینا چاہیے اس کے ساتھ ہمیں کچھ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے جس سے ہمارا شریر ایک دم تندرست اور ایکٹیوموڈ بنا رہے گا جس سے ہمیں کچھ آنے بھی نہیں ہوں گی اور ہماری شریر کی جو ماس پیشیاں ہیں وہ سوستھ رہیں گی اور ہمارا خون میں وولس چارو روپ سے کام کرسکے سکے گا اس اور ہم کچھ اپنے ان ان کچھ کام بھی کر سکیں گے اس کے ساتھ اور ہمارے جو ہوتی نا اندر کے پھیپڑے اس کب یگا ہوتا ہے ویسے بھی کرنا چاہیے مے اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور فرمائیے آپ فرمائیے نا
ہاں بھائی جان اس کے برعکز جو لوگ پور وہ زیادہ خوش رہتے ہیں ان کا دماغ تازہ رہتا ہے اور وہ ہر کام بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں اسی لیے ہمیں اپنی نیند کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں جیسا کہ آپ نے بولا چھ سے سات سے آٹھ گھنٹے لینے چاہیے نیند ضروری ہے انسان کے لیے مطلب کہ اگر انسان ایک ایک انسان روز روز اپنے سلیپ سائیکل کو مطلب کہ مینٹین رکھے گا مطلب کیا اچھی طریقہ سے سوئے گا کل صبح وہ فوکسڈ رہ سکتا ہے وہ دوسری کام پھر اچھے سے کر سکتا ہے اس کو تھکان محسوس نہیں ہوگی پھر تو یہی بات ہے تاکہ انسان کو مطلب کہ اس کے لیے اور ہوشیار رہنا چاہیے آپ کو کیا کہنا ہے اس پہ
جناب آپ نے صحیح کہہ رہے ہو میں جناب اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کم اپنی ٹائم کے حساب سے کچھ کام کرے نیند آری تو نیند کو پورا کرے جناب کہ یہ نہیں کہ آنکھوں میں نیند بڑی ہے آپ کام کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے اسے کیا پتا آپ اچانک نیند آگئی آپ کو کچھ آپ کے راستہ ہو گیا تو انانکار گئے نہ آپ
ہاں
صحیح کے لیے ہانکار ہے ایسا نہیں کر ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا چاہئے جانب ہمیں آپ کو نیند لگ رہی تو ہمیں لیٹ جانا چاہیے آرام کرنا چاہیے اس کے بعد وہ کام کرے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے بولتے جائے
ہاں اور یہ یہ نیند ہوئے وہ بھی ایک صحیح ہے اپنے حساب سے اب ویسے نیڈ کیوں بنا یہ پتا ہے انسان کے لیے
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں تو بھائی جان آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیند صرف آرام کا نام نہیں بلکہ صحت مند اور کامیاب زندگی کی بنیاد ہے اگر ہم روزانہ پوری نیند لیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور وقت کی قدر کریں تو ہم زیادہ تندرست خوش اور مطلب کہ کامیاب زندگی
آپ سے جناب آپ سے بات کری آپ سے بات کری ہم بہت خوشی جو ہوئی
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کیا ہم دونوں نے اگر اس کے بارے میں بات کی تو ہم اس بات کو آگے بھی پہنچائیں گے دوسروں کو بھی بتائیں گے ایسا ایسا کرے تاکہ وہ بھی اچھے ٹائم پر سو سکے اچھے ٹائم پر اٹھ سکے ان کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہے تو اللہ حافظ امین